ہیلو سر
اور بتائیں کیا ہو رہا ہے ہم
ہیلو
السلام علکم میم اور بتائیں آپ کی امی جان ابو جان بھائی جان
جی اللہ کا کر
جی اور بتائیں میم کھانا کا لے
آدے گھنٹے پ ہاں جی آدھے گنٹے
تو آج ہم بات
م سا ٹائم تین دو ڈھائی گھٹے ایک
جیم دیکھو سوشل میڈیا ہمارے مانو جیون میں سوشل کی اتنی اہمیت ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے بنا ہاں مانو جین میں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے
بالکل دیکھو سوشل میڈیا ہے تو مگر اسے اتنی ہاں جی اتنی اہمیت د کہ اپنی اس کی ضرورت ہے اگر آپ ضرورت سے زیادہ اسے اہمیت دو گے تو آپ اس میں خود ہی کھو جاؤ گے
جی میم ان شاء اللہ آپ سے ہی بنوا دیکو سوشل میڈیا ہمارے مانو جیون میں ایک ایسا سسھن بن گیا ہے جس کے بنا مانو جیون میں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا سے ہمیں کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہے جتنے فائدے ہیں اتنے ہی نقصان ہیں ہماں مس ہم آج فائدوں ہم پہے فائدوں کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھو سوشل میڈیا کے مادھیم سے کچھ لوگ واگ ہیں جو اپنے بزنس کو چلا رہے ہیں گھر بیٹھے ہی اور کچھ انشاء اللہ کچھ سوشل میڈیا کے مادھیم سے پڑھ بھی رہے ہیں ان شاء اللہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم کسی اپنے دور کے رشتے دار یا فرینڈ سے ویڈیو کال بات کر کے اسے اپنے پاس میں محسوس بھی کر سکتے اور سوشل میڈیا سے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ تو پیسے بھی کما رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے مادھیم سے
جی جی
نا سب کام دیکھ رہے ہیں اور روزگار بھی دیکھ رہے ماشاء اللہ تو ہمیں ہاں ایسے کافی سارے فائدے ہیں اور سوشل میڈیا
ہاں فائدے بھی ہیں ن نقصان بھی ہے دیکھو کیونکہ ہے نا آج کے زمانے میں اتنے روڈ چل رہے ہیں سوشل میڈیا سے ہی بہت ہی زیادہ تو اصل میں آپ دیکھو ذرا سوچ سمجھ کے اس کا یوز کرو تو بہتر رہے گا کیونکہ اچھے اچھے انسان اس میں اتنے پھنس جاتے ہیں کہ اتنے بلیک میل ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ اچھے سے زیادہ اس کا برے میں زیادہ تر انسان یوز کر رہے ہیں
جی میم آپ صحی پرمار دیکھو اس کے نقصان یہ بھی ہے دیک آپ نے دیکھا ہوا کچھ کچھ انسان ہیں جو سوسل میڈیا پہ اپنا ریلس ویڈیوز اتیادی میں اپنا سمج جایا سب ماشاء اللہ ہمیں سوشل میڈیا اپنے فائدے کے لیے یوز کرنا بلکہ یہ نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ چوبیس آور ایکٹو رہے ان شاء اللہ یہ بھی ہے سوشل سوشل میڈیا پر آئے دن آپ نے یہ بھی دیکا ہوا کہچھ کالس ویڈیو کالس اتد آتی ہیں لوگ باگ ہم انہیں ریسیو کر لیتے ہیں تو ان شاء اللہ لوگ باگ پھر ہمیں اور ویڈیو ریکارڈ اسے ریکارڈر اسکرین ریکارڈر سے ریکارڈ کرنے کے بع میں ان شاء اللہ ہم پیسے مانگتے ہمیں بلیک میل کرتے آج دن ہمیں ایسی ایسے لوگوں سے بھی ساابھان رہنا چاہیے جو ان نون کال آتے ہیں وہ ہمیں اٹھانا ہی نہیں چاہیے بلکہ آپ نے یہ جو ہوگا اناء اللہ بھی سوشل میڈیا جیسے سوشل مڈیا کے کچھ پلیٹ فارم ہے انسٹا فیس بک یوٹیوب اتیاد تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جیسے ہم انسٹا فیس بک چلاتے ان پہ کچھ ایڈس آتے ہیں کہ اتنے دن موہاں ہم آپ کو اتنے پیسے کما کے دے سکتے ہیں تو ماشاء اللہ ہم لوگ لالچ کے چکر میں ان کو اپنی بینک ڈیٹیلس پوری اپنی ساری انفارمیشن آدار نمبر اتیاد ان کو دے دیتے آئے دن وہوگ پھر کچھ دو دن بعد بولتے میم میرے ساتھ ایسا ہو ہو چکا ہے میم انہوں نے دو دن بعد ایسے ہی میں نے فارم فل کر دیا اپنے اکاؤنٹ ڈٹیل اتیاد میں نے ان کو دے دی پھر دو دن بعد کال آیا میں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ڈالے جا رہے ہیں ان شاء اللہ آپ کو آپ کے پاس ایک اوٹی پ آیا ہوگا آیا ہوگا اسے آپ مجھے دیں تو انا ال میں نے لالچ کے چکر میں وہ او ٹی پی ان کو دے دیا تھا تو انہوں نے میرے کھاتے سے پینتیس ہزار چار سو اڑتالیس روپئے اڑ ہڑپ لیے تو ماشاء اللہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ میں تو اپنے فیملی والوں سے فرینڈ سے کوئی بھی وہ جیسے او ٹی پی نہ آ اور انیں یہی یہی سمجھنا چاہیے کہ جو لو آتے ہیں ا ٹی پی نہ دیے تو اچھا رہے گا نہیں تو ماری س بھی جو آج میرے ساتھ ہوا ہے وہ کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ماشاء اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے سترک ہی رہے تو اچھا رہے گا
دیکھو جی مشلہ سے اتنی اچھی بات آپ نے مجھے جاگرت کری ہے مجھے پتا ہی ہے ایک تو مجھے اتنا ہوا ہے کہ میں اگر میرے پاس ایسا کچھ آئے تو میں نہ دوں کیونکہ ہے نا ہاں لدہ چھوڑتا ہے پال ہے وہ لالچ ایک کلا ہے جی لالچ کی سھر میں ج
نہیں جی میم یہ بالکل چاہیے لالچ کے چکر میں آدمی انسان اتنا پاگل ہو جاتا ہے وہ اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے ماشاء اللہ اپنے ہر چیز ہر کسی کو دے دیتا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس پیسے آئے تو اچھا رہے ایسا کچھ جو ہوتا نہیں ہے پیسے آتی نہیں ہے ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے ہڑپ لیے جاتے ہیں بلکہ دیکھو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ہمیں یہ بھی نقصان ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر گندگی پھیلا رکھی ہے سوشل میڈیا پر گندی پوسٹ ویڈیوز اتد ڈالتے ہیں تو انفیکٹ دھو دھو میری سنیے پہلے ان فیکٹ گھروں سوشل میڈیا پر بچے بھی ایکٹو ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں ان شاء اللہ بزرگ بھی ماشا اللہ ہماری امی ہیں ابو ہیں یہ بھی سوشل میڈیا چلے آئے دن اگر وہ ان چیزوں کو دیکتے تو انفیکٹ پربا تو پڑتا ہے سمج میں گندگی پھیلانا بھی غلط ہے ماشاء اللہ دیکھو بچے اگر چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو ایسی چیزوں میں بچے زیادہ انٹرسٹ لینے لگتے ہیں تو ماشاء اللہ کچھ بچے تو اس کا در ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کی نہ تو بنا فون کے کھانا کاتے ہیں نہ وہ پھ پاتے کیونکہ وہ بچے زیادہ فون چلاتے ہیں تو ان کا مانسک تناؤ بھی بڑھتا ہے جی کچھ آ پر
اھ کھانا کھاتے ہیں توب چھوٹا ہو یا بڑا ہو پہلے انہگ فون تو بڑے بھی رہ یہی کر رہے ہیں تو دیکھو جیسا دیکھے گا انسان تو ویسا ہی کرے گا ہم بڑے انسان جب فون چلا چلا کر کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا ہی تو پو پڑے گا انن پ
جی ماشاء اللہ آپ صحیح فرما رہے ہو فرمائی
دیکھو اگر ہم ہی نہ دیکھیں گے تو بچے کہاں سے دیکھیں گے وہ دیکھ دیکھ کے تو سیکھتے ہیں جیسا بڑے کریں گے ویسا اچھے کریں گے تو اس وجہ سے اگر ہم کتاب پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے جن میں اے تو ماشاء اللہ سے دیکھو بچوں کیم
جی میم آپ صحیح فما رہے ہو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جیسا ان کے بچوں کے امی جان ابو جان بھائی جان کرتے ہیں ویسے بچے کرتے انفیکٹ دیکو یہ بھی ہے کہ بچے اگر دیکھو بچوں کو فون دینا بھی ہے تو ماشاء اللہ اگر ہم ان کے پاس ہی بیٹھ کے بیٹھے رہے ہیں انہیں پہنچ چلانے یہ بھی ہم دیکھ ہیں کہ بچے کیا دیک رہے ہیں ماشء اللہر کچھ بیگم صاحبہ ایسی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ بچوں کو فون دے دیتے خود فری ہونے کے چکر میں پھر وہ اپنے اڑوس پڑوس کی جو عورت ہوتی ان سے گپ پے سپ پہ لایا کرتی ماشا اللہہیں یہ نہیں پتا ماشاء اللہ انہیں یہ نہیں پتا رہتا ہے کہ بچے ہمارے فون میں کیا دیکھ رہے ہیں دیکو زیادہ بچے فون چلاتے ہیں تو ان کا مانسک تناؤ مانسک تناؤ ہوتا ہے
ویڈیو ہاں جی آج کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے جی ج
جی
کافی ساری پی بھی غلط چاہے اگر ایک ریٹ اچھی آ گئی ای ویڈیو ساری کچھ زیادہ ہی اچھھی ہیں دیکھو پت نہیں کیا ہے یہ جو ایک اسال کرو کرو تو اسی کے بارے میں سارا چیز آئے گا تو آج کل کے جو بچے ہو رہے ہیں نا گغلت پاس
جی انشاء اللہ آپ صحیح پرمار دیکھو یہ فون بھی فون ہے نا وہ ہماری فیلنگ فیلنگ کو سمجھ جاتا ہے انشاء اللہ ہم فون میں جیسی چیز دیکھ ویسی چیز آتی ہے ان شاء اللہ اگر ہم ہمیں بچوں کو فون دینا تو ہمیں فون میں کوئی گندی ویڈیو پوسٹ اتیاد نہیں دیکھنی چاہیے جس وہ ہویا سے گندی چیز آئے نا ہم ماشاء اللہ اگر اس سے اچھا چیز دیکھیں گے تو اچھا ہی آئے گا ا میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں بچوں کو فون سے بچوں کو فون دا ہی نہیں چاہتے میرے خود کے بچے تو ہے نہیں ماشاءلہ پر مے بائی کے بچے ہیں بھ میں اپنے بھائی سے بھی یہ بولتا ہوں اور ان بھتیجوں سے یہ بھی بولتا ہوں کہ فون زیادہ نہ چلیا کر بلکہ بچوں کو ٹائم سے پڑھنے دیا جائے اور بچوں کو باہر د گراؤنڈ میں کھلائیں تو یہ رہے گا جس سے وہ سوچھ بھی رہیں گے ایکٹیو ک ہے تو وہ سوچھ بھی رہیں گے سوچھ بھی رہے صحت بھی اچھی رہے گی جی
ہ ب کا صحت بھی رہے گی ا اور اس کی بھی دیکھو اگر ہم سوشل میڈیا کا ز کر بچے اس میں پڑے رہتے مسوس تو ہو جاتےچ ہ تھوڑی دیر کو دس منٹ آدھا گھنٹہ بس اس سے زیادہ نہیں ار اس کو یہ دیکھو کہ آپ ہے نا ان بچوں کے کیا د چیک کرو میرا تو ماننا یہی ہے اور میں ہاں زد تر یہی
جی آپ صحی پرمارے دیکھو ایسا ہے کہ ب بچوں کو ایس فون دیا جائے کہ ان بول دیا جائے کہ آپ اس ٹاپک کو کلیئر کرو اس کے بع میں ماشاء اللہ ہوں آپ کو فون دیں گے تو بچے انفیکٹ پہلے پڑھیں گے کہ ان کو یہی لگتا ہے کہ پھر ہم کو فون ملے گا تو اگر ہم انہیں فون دے رہے ہیں تو دس بیس دس بیس منٹ دیں اور بلکہ یہ ان کے پاس ہی بیٹھ کے یہ دتےیں کہ بچے کیا دیک رہ اور ان کو اچھے ا چیزیں دکھایں تو یہ اے دیکو آج دن آپ نے یہ بھی گ ہوا کہ جو بچے زیادہ فون چلا رہے ہیں تو دس بارہ سال کے بچے کے آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے تو وہ انفیکٹ ان کا چشمہ بھی لگ جاتا ہے تو یہ سب فون کی وجہ فون اگر ہم کم یوز کریں گے تو وہ ہمارے لیے اچ اگر ماشا اللہ ہم سے فون میں زیادہ بزی رہیں گے فون زیادہ چلیں گے تمہاری آنکھوں کی روز نہیں کم ہوگ چڑ چڑا پر محسوس ہوگ نہ ٹائم سی نہیں آئے گیا ٹائم سے کھا کا پائیں گے تو ہمیں کافی ساری بیماری ہونے بھی لگتی ہے فون سے دوری ہی بنائے رکھنی چاہیے توی یہ اچھا رہے گا
در بات فرمائی ہے مجھے اس سے بہت سپورٹ ملا ہے میں بھی اسے اپنی روز مرہ کی زندگی میں
جی
کروں گی
جی ہاں یہی ہونا چاہیے کہ جو آپ نے بھی بولا ہے مجھے بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ماسلہ میں سبھی کو یہ جانکاری دوں گا اور سبھی کو سمجھاؤں گا کہ یہ اس جی خدا حافظ میں